ہلو
ہاں بولیے جی
ارے فون کاٹ گیا تھا کسے
پتا نہیں جی اپنے کٹ گیا ہوگا
لگ رہا ہے نچے دکانانی تو ٹور بنائی تھا
ہاں ان کا دکان میں کم نیٹورک بتاتا ہے
او
دکانیں طرف تھے کا ابھی
مار کو کیا بولتے ہیں منجر حسین چل گئے ان کان تو نیش دیک کن میںنے بگ لو میں بیٹھل تھے بند کر کے چل رہئے تھے ہاں جی ہاں ڈال رہے جائیں گے اج نہیں بولے تھے
اچھا ڈالٹنے جا رہے ہیں آپ لوگ دونوں
منظر حسین بھی جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ان کاارے کچھ کام ہے زمین تمین کے
اچھا
اپ لوگ کا زمین سب نٹ پر چڑھ گیا ہے
نہ چڑھوا دیجیے نا
تو چڑھوا لیجیے ابھی موقع ہے مطل انتیس تاریخ تک تم مال پانی ہے تو دو پٹا ہوا لیجیے
کتنا دینا ہوگا
آپ کتنا ہے رقبہ بتائیے گا تب نا
رقبہ کتنا ہم کو لگتا ہے نا جی آٹھ دس ایکڑ کا ہوگا
دس ایکڑ ہے
ہاں
اب تو زیادہ ہی لمح لمحر خرچہ لگ جائے گا جی
پھر بھی
پھر بھی آب پوچھ لیں گے من دام نہیں چڑھا نیٹ پر
نہ ہم پوچھ کے بتائیں گے ٹھیک نا ایک ایکڑ پر کتنا لیتے ہیں
اب پہلے پوچھ لیں گے ہم ہاں پہلے کاغذ پتر دکھائیے گے تب کا پروسیس ہے کیا استھتی ہے پہلے کا رسید آف لائن کٹ رہا تھا
پہلے کے تو رسید ہے
آف لائن ہوگا نا
ہاں
سب کو کھاتا ا پلوٹ دونوں چڑھانا ہے نا
تو دونوں نے چڑھے گا
ہاں چڑھے گا دونوں تو چاچا اور آپ کا دوگو کا نا حصہ میں
ہاں تو ہم ان کے کم ہے تب ہوگا ہم لوگ دونوں چڑھوائیں گے تو
ہاں وہ تو ہم جان رہے
ہ
ہاں تو بات چا سے کر لیجے گا نا جو کاغذ دکھائیے گا میں نے سمجھیا کہ دو دو سے چار دن میں کام پورا ہو جائے گا
فائنل
فائنل ابھی ہے انتیس تاریخ تک بولیے بولیے
م کم میں ہوگا کہ جیسے کو ہوتا ہے نا کہ مینجنگ والا کام
دیکھیے اب جو ہے سامنے ہم بات آپ کو کر دیں گے
آخر آپ لوگ کروا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی جون ریٹ سے کروا رہے ہوں گے وہی ریٹ سے نا ہمرو ہوگا
وہی ریٹ سے ہوگا دیکھ لیجیے گا
ہی
ارے بہت پیسہ لگ جائے گا ہم بتا دے رہے ہیں
ہاں ہاں
منظر حسین کے ابھی بیس ڈسمل ہے نا
ہاں بیس ڈسمل کے بیس ہزار
ہوں یہ تو بات ہے کہ رڈ سے دم کام ہو جا رہا ہے
ارے م کیسے آدمی کرے گا کام جی
پت چل رہا ہے تو ہمرو ہے دو ایکڑ پچپن رس مل ہے ٹھیک نا
آئ
دو ایکڑ چھتیس ڈس مل ہے
اچھا
اب دیکھیے اب کتنا مانگتے ہیں ہمروں سے تب ہم بتائیں گے
ہوں
ابھی ایک آدمی لے کے گئے تھا دس کے ٹھیک نا
ہاں
نہیں آٹھ کے گ لے کے گل تھا
ہاں
دے رہا تھا ایک
اچھا
کاغذ واپس ہو گیا سمجھیں
ہوں تو کب تک آئیے گا جی
ڈل رہے ہیں سےے
ہوں
بارہ بجے یہاں سے نکلیں گے
اچھا
ٹھیک ہے ادھر سے آدھا گھنٹہ کا کام ہوگا کاغذ پتر دے کے مال پانی دے کر چل دینا ہے
م نے دو تین بجے لے آپ لوگ آ جائیے گا نا
پہلا ہی س نہیں آ جو ج کہ رہے ہیں کہ مرگوب جی گھوم رہے ہیں ان کا میڈم کو دیکھ کھیت میں کام کر رہے ہیں ایک دم پھلو ہو گئے یہاں کا سے
کہاں
اب ہم کہاں جان رہے ہیں کہاں گھوم رہے ہیں آپ کا میڈم کہاں کام کر رہے ہیں
ہفینڈس ہے ان کو کوئی کام ہے
گاڑی میں تیل ختم ہو گیا گاڑی میں تیل ختم ہو گیا تو ہمار پھر فون کر رہا ہے نا ج کہاں ہے چاہیے نا ہمار گھر دینے سے گاڑی میں تیل ختم ہو گیا ہے
ہاں
کے علاوہ لان دیجیے گا نا بتائیے سر
ہاں یہ سب کام نہیں کہے ایک دن اس کو بورا گھٹا تھا ہما فون کیا کہ بیس کو بورہ
مانے اکرا کوئی کام اکرا کوئی کام کہ دبے نا ایک دم راجا راجا مہاراجا تری ایک دم
ہاں
کرتا ہے نا یہ سب کام کریں گے اب اپپن گھر ہی ککھلنے لگتا ہے بتائیے نا
ہاں فرصت نہیں ہے اسے نہیں ہے کرے لگتے ہیں
ہوں
تو تیل جا کے لانا پڑ گیا آپ کو
نہ ہاں ہم کھانا کھ رہے تھے بولے ہم کھانا کھ رہے تو بول رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر فون کیے کہلا کی بد بیس منٹ کے بعد تو سارا منگا لیلی ہم کو جس میں برداشت نہ کر سکیں ترا پھر توب بھیچھ وہ آدمی ہے بھائی پیسا ہے
ہاں
منگا لے اکتر خوریا پر ملتا ہے بتائیے گھر سے کتنا دور ہے پیدل نہیں جا سکتا ہے لڑکا
ہوں
بس اس کو چاہیے گاڑی
گاڑیے چاہیے خالی
ہوں ایک سمے دھتے تھے پیسہ تھتے کیا کرتا تھا اگو اسٹاف رکھ لی تھا اسپیشل ارن مارا وا کندری بھیجتا تھا
ہوں آج آج ا سمے کی بات ہے
ہوں سب اسٹافے رکھب بلاگے
ہوں
نکاح اسکو ہو نہیں رہا ہے زیادہ عمر ہو گیا اب بکرا کھ کے گناا تری شریر بنا لیے تو کہتے ہیں کہ مسجدے میں جا کے ہم شادی کریں گے گھر نہیں کریں گے بتائیے تو دیکھ کہ رہا ہے کہ کوئی کٹب اٹم تبے ن بیاہ کربے ایسی مسجد میں جا کے تو بیاہ کر لبے
ہوں ہ
سب کھانا وناا کھ کے گئے ہیں
ہاں کھانا کھا لیے ہیں ابھی جا رہے ہیں اب کریل روپل ہوگا تو پچی کوڑیں گے
پچات کرتی پنا کل کوڑے سے کرتی ہے
ہوں
کییسے بیچے کل میں
ریٹ نہیں ہے پیکچی کے اٹھارہ بیس سترہ پندرہ یہ ہے
تھاا پچاس کلو گھر
اڑتیس کلو تھا
چالے کیا کٹھا میں تھا
ہاں ڈیڑھ پنے دو کٹھا میں تو ابھی کوڑے کہاں ابھی تو کل سے اسٹارٹ ہول تھا آج کوڑیں گے تو کال جیں گے لی گائے
آج بھی کوڑیے کل صبحے بھی کوڑیے سب لے کے ایک بار میں جائیے ایک کنٹل کم سے کم پچاس کلو سوپر
ہوں ویے کریں گے
تب نہ کچھ دھان اوون روپےلا ہوو گا جی
ہاں
اور نہ تو دس کلو بیس کلو لے کے جائیے گا تو وہ دھان روپے میں پیچھو آئے گا
نہیں اس کو ختم کر دیں گے دو چار دن میں کہ پانی ہلائیں گے گاڑی سب کے جوتنے لگا کھیت جو تو آئیں گے کہ
نہ نہ جوٹوا لیجیے
ہوں
مرتببھی لیٹ ہے جب بہنے تیار نہیں ہوا ہے
ارے کھیت جوتواوت پویا یہ سب ابھی چھوڑیے گا جوتوا کے گلے گا تب اب تک سب بھی ہم تیار ہو جائے گا کہ
ہوں جب وہ بول رہے تھے کہ کھ دے دیں گے بہان میں وہ کہاں رہے گا پندر دن میں روپے جکر ہو جائے گا تو ہم دو چار پانچ دن کے بد پانی ہلائیں گے نا
ہاں
تو گلے گا پچ سات دن نہیں ہی
آرام سے
جے گا ایک بار میں ارے ہمارے کیاس کرواا ح جی مکئی کا کھیت تھا
ہمرو تو ایک چاس کرو لے مکئییا والا
ہم سوچ رہے نا کہ سکھلے میں آاری ایک مروا دیتے نا
ارے تو اریا دینا ہی نہ پڑے گا پھر
بیہ تو دینا ہی پڑے گا تو
نہ ہم ایک چاس کروا کے ایکر بع کدی کروائیں گے
کدائی تو ایسی ہی ہم ہی کروائیں گے ر چکلے ماریا ر ر مرا جاتا
آ
سکھلے میں آدی مروا دیتے
ہ کہ بولے جی
سکھلے کت میں بنا پانی ہل لے ارییا مرا دیتے گولےولے تھ نا گھٹیا
مروا دیجیے ہم تو پانی ہلا کے ایکر بع ایک چاس کروا کے تب آاری کداری کروائیں گے
ک طرح سے پنیا ہلا مروا پہل ہی مروا کے ہلاتے نہ ایکر باد ایک چش کروا کے دو چار دن گلتا ہے بعد آاری دیوا دیتے سمجھ کے
ہوں وہ ٹھیک ہے
ہاتھی دیوا کے تورت کاادو کروا کے ہگا دیوا کے دھان روپوا کے پر ا چلے
ہ دھ دھان روپلا کے بعد تو کلیئر ہو جائیے گا
ہوں
سسناا خ م لو پ گراو ہو پ
تھوڑ پر دو کٹھا میں کر لی
ن ایکٹھا ہے بارہ سو روپی
ہمرو بھیا روک دیے ہیں گتی چڑھانا پڑے گا لر
ہاں ہاں ابھی تھوڑی جھانکی لگانا ہے
جام جائے گا تو مان لیجیے کوڑ کے لگےبے نا کیجیے گا
ہاں
توڑ کے لگا کے جھانکی فرسٹ کلاس ہم تو کہیں کہ تار سے گھیرا ہوا مار دیجیے نا تاروا پر چل چل کے فرق آئے اپنا مار
ہاں ویسی رسی اسی رسی اسی جنے تنے باندھنا ہوگا
ہاں تروے سستا پڑے گا ایک دو کلو تار لے لیجے اسی نبوی کا تار مل جائے گا
ہوں
دو کلو تار میں ایک دم یہاں سے وہاں مار کر چھوڑ دیجیے گا ایکم چڑ سے ایک م پڑے گا ایک دم گھاس بڑھے گا تو نیچے سے نیچے سے جائیے گا برستوں میں کرلیے ٹھیک بتا ہے
ہاں
برسات کا برسات کا ٹھنڈے گھر ہی نکلے گا برسات تو ختم ہو جائے گا
نہیں نکلے گا کہ کریلی میں زیادہ سمے نہیں لگتا ہے نکل گیا تو اپنا وکاس کرتا ہے جلدی یہ
اب وہ ایک مہین ٹائم ہے نا ساون بعد ہے نا نکلے گا ستمبرلا نکلے گا اگست لاسٹ والا نکلنا ما نے چالو ہو جائے گا
ایک ڈیڑھ مہینہ بعد سے چالو ہو جائے گا
ہوں